ہلو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اچ
اور جناب خیریت سے ہو
جی الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب اور آپ بتائیں جناب خیریت سے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہم خیریت سے ہے
اور جنا بتائیں ہوائیں کس طرح رشک کر رہی ہیں
ماشاء اللہ ہوائے ت ایسی چل رہی ہے لاز جواب کی ہوا ایسی چل رہی ہے کہ ایسے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خود پیڑ پہ چڑھ کے جو ہے ہم بھی ہوا کے سرے جو ہے جھونڈنے لگتا ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے اللہ کا شکر ہے جناب شدید گرمی میں ہوائیں چل رہی ہے اللہ کا فضل ہے جناب
بالکل بالکل
جی اور بتائیں جناب آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم سب میرے پریوار میں سب خیریت سے ہے اور جناب آپ کے والدین خیریت سے ہیں
الحمد للہ سن الحمد للہ ہمارے والدین خریت سے ہیں کیا ن آپ
ماشاء اللہ اور سنائیے گرمی کا کیا مزاج ہے آپ کے وہاں پر
جی جی
گرمی کا کیام مزا ہے
گرمی کے مزاج یہ ہے جناب کہ گرمی ایک دم تاپمان ہے پیٹ کو جلا رہی ہے پسینے نکال نہیں ہیں اللہ کا کرم لیکن پھر بھی موسم کی تبدیلیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے جناب
ماشاء اللہ ڈرمی کھول لگائیے الحمد للہ نور رتن ڈرمی کوول لگائیے آپ کے جو ہے ٹھنڈا ہی آ جائے گی
الحمد للہ الحمد للہ چلیے اللہ کاف
ہ تاک آپ لوگوں کوس کو کون ملے
چلیے اللہ کا شکر ہے امین سم امین اور جناب آپ بتائیں کھانا وغیرہ ہو گیا
الحمد للہ ابھی کھانا نہیں بنایا ہے ابھی تو الحمد للہ ہم نے چا پی ہے چائے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو چائے کی تھوڑی اچھا تیز ہے انیں سوچا چائے کی چسکیاں لے لیتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکلحیحات دیکھیے چائے جو ہے یہ طریقے سے لینی چاہیے لمٹ سے لینی چاہیے چائے جو ہے یہ خرابی کر د جناب سمجھے اب مطلب کہ آب دیکھیے صبح صبح لوگ چائے کو مطلب خالی پیٹ مطلب کہ بغیر کچھ کھائے چائے پی لیتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ پھر گیس بنا دیتا نقصان دہ ہوتا ہے
ماشاء اللہ صحیح فرمایا آپ نے بالکل جی ہم تو ویسے کم پیتے ہیں ساری جناب لیکن کیا ہے دو دن سے جو ہے ہمارے یہاں موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا چسکیاں لے لیتے ہیں سکنجی پیتے ہیں ویسے ہم نبو کی سنگن جی لیکن تو ہم نے سوچا موسم ٹھنڈا ہے تو چائے کی بھی چوسیاں لے لیتا ہ
بالکل بکل صحیح بات ہے جناب بالکل بالکل درست فرمایا آپ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ چائے کی ٹوسکیاں لے لیجیے یہ کہ شام میں لے لییے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے
ا بتر
جی اور دیکھے کہ مطلب کہ چائے جو ہے چائے مطلب کہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے یہ لیمن ٹی چائے ہے اس کو پینے کے بعد ن اس کو پینے کے بعد آپ کو نہ گیس کی پروابلم نہ مطلب کہ کوئی چیز کی پریشانی اور خوب چائے پی او آپ
صحیح فرمایا آپ نے جناب یہ ضروری ہے الحمد للہ چائے بھی دیکھی انسان کو جب تک چائے نہیں ملتی نا تب تک انسان کا جو ہے دماغ کام نہیں کرتا
بالکل بالکل صحیح بات
چائے ملنے کے بعد میں ان میں جس طریقے سے انرجی طاقت آ جاتی ہے چائے پینے سے اصا لگتا ہے انسان کو
صحی بات ہے دیکھیے چائے ہونی چاہیے لیکن طریقے سے ہو لمٹ سے ہو آپ مطلب کہ پورے دن گائے میں لگے رہے ہیں تب تو نقصان دہ ہو جائے گا آپ کے لیے زیادہ
نہیں سب سے س صحی فرمایا آپ نے
جی اب چائے ہو تو مطلب کہ صبح میں چائے لیں تو مطلب کہ کوئی بسکٹ وغیرہ پراٹھے وغیرہ کے ساتھ چائے پیے وہ نقصان وہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ خالی پیٹ لیتے ہیں چائے کو تو نقصان دہ ہوتا ہے
صی فرمایا خالی پیٹ تو الحمد للہ صحیح فرمایا آپ نے کہ خالی پیٹ چائے نہیں لینا چاہیے خالی پیٹ سے جو زیادہ اٹیک ہوتا ہے لیور پر بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے اور دیکھیے ہمارے ہمارے راجیہ ہستان کے جو ہے راجستھان میں رہنے والے ادھکتر جو ہے چائے کالی چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ کالی چائے جو ہے بےحد پسند ہے لیکن ہمارا کہنے کا بط گرین ٹی بھی اگر استعمال کرے تو دیکھ۔ یے وہ بھی بہت فائدے مند ہے گرین ٹی
بالکل بالکل صحی بات ہے بالکل بالکل درست فرمائے چائے جو ہے یہ جیسے اب سردی کے موسم ہے سردی کے موسم میں چائے تو مطلب کہ بے ہی مطلب کہ چاہیے سردی کے موسم میں کیا ہے کہ فائدے مند بھی ہوتا ہےتا
بے تک بے تک بے تک صحیح کروے
شریر شریر مطلب کہ کیا کہتے ہیں جسم جو ہے یہ ٹھنڈا جتن جو ہوتا ہے اس کے کیا ہے کہ مطلب کہ ٹھنڈا ہوتا ہے جسم تو چائے پینے کے بعد تھوڑی سی پھرتی اور چستی آ جاتی ہے اور ایسے کیا ہے کہ ہاں چست درست ہو جاتے ہیں ایسے تو مطلب سستی اور آلسی پنا اندر آ جاتا ہے
جی جی صحیح فرمایا بالکل دیکھیے سردی میں تو ماشاء اللہ چائے انسان اتنی پیت‌ ہیں کہ ہر آدھا گھنٹہ ھٹ ایک گھنٹے میں اگر چائے دینا انسان کو تو انسان منع نہیں کرے گا کبھی کی بھی سردی لگنے کی وہ سوچ تا ہے کہ جتنا چائے پییں گے الحمد للہ اتنی گرمی اتنی گرمائی آئے گی تو ماشا اللہ سردی میں زیادہ نقص نہیں کرتی چاہے گرمی میں اگر ہم جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ نقصان
جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ گرمی میں جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ چاچھ ہوا لسی ہوا جوس وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کریں گرمی میں یہ فائدے مند چیزیں ہیں چکنجی وغیرہ
بالکل بالکل صحیح بالکل صحی بات ہے جی چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہمیں ر خاص کر کے دیکھی کہ بچوں کو بچوں کو چائے سے مطلب کہ تھوڑا سا پرہیز کرانا چاہیے صبح صبح بچے چائے پیتے چائے کی جگہ کوئی اور چیز ہےسے دودھ وغیرہ پی لے بچوں کو چائے کی تو طاقت ملے گی آ ذہن بھی مضبوط ہوگا اور ہم لوگ کیا ہے ہم ہم لوگ کی آادت ہے کیا کی چائے صبح صبح ہے ایک دم گلاس کو بھر بھر کے ایک دم بچے کو پلا رہا ہے کوئی یہ نہیں ہے اللہ تعالی نے بھی اللہ تعالی نے صحت دی تندرستی اس کو خراب مت کیجے اور بچے کو خاص سے تو مطلب شروع سے ہی چاہ کہ عادت مت ڈالی ہے
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا بالکل صحیح فرما دے گی بس بوں کی عادت جو ہے اگر بچوں کو دودھ وغیرہ پلائے الحمد للہ وہ بہت پی ہے بچے کی اگر ہائبرڈ بن جاتی ہے دودھ سے دیکھیے کیلشم وغیرہ ہوتا ہے ماشاء اللہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو کم سے کم گرمی میں تو ماشاء اللہ بچوں کو پلیا نہیں تو اچھا رہتا ہے گرمی میں ہم سب ہم چائے پلائے بچ چاہے سردی میں تو چلو ہو جاتا ہے لیکن گرمی میں تو آپ جو ہے دودھ پلائے تو وہ کیا گرمی نہیں کرے گی بچوں کا لیور خراب نہیں ہوتا بچوں پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے چائے جو ہے بچوں پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے لیور پہ
بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے صحی ایک بھی سی بات
تو دیکھیے اور بچوں کو دھیان رکھے تھوڑا کیا بتا بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کئی کئی جگہ جناب ایک گلاس بھر بھر کے چاہییاب لاتے ہیں اور بچے تو وہ عادت خراب پڑتے ہیں بچوں کی جب بڑے ہوتے ہیں تب تک ان کی عادت چھوٹتی نہیں پھر بچوں کی عادت بن جاتی ہے تب تک اس کو ایک گلاس چائے نہیں مللی جاتا اس کو مزہ نہیں آتا تو جیسے بچوں کو زیادہ چائے پینے سے روکیں اور نقصان دایک ہے
بالکل بالکل بہت زیادہ نقصان دے جناب پھر کیا ہے کہ مطلب کہ ہے کہ اس کو گھر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا بھوک نہیں لگے گی بھوگوس کی ختم ہو جائے گی چائے کے ہی اوپر
جی سب رائی فارما بالکل
ختم ہو جائے گی جناب
جی جی چائے پینے کا ص یہ بتایا جناب کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اسے مطلب کچھ کھانے کی بھی اچھا نہیں ہوتی اور ایک تو چائے اور ایک کچوری جو ہوا نا کچوری سمو سے ہوا دیکھے جناب اگر کچوری سموسے
ایک ایسی چیز ہے اگر ان کو بھی کھا لینا انسان تو ان سے بھی بھوک دب جاتی ہے
بالکل بالکل س
تو ہمارا تو یہی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے گھر کا کھانا کھائے اور چائے کم سے کم پلائے اور ہم خود بھی چائے کم سے کم استعمال کریں سردی میں چل جاتا ہے لیکن گرمی میں تھوڑا دھیان دے کیونکہ گرمی میں جو چائے آپ پیتے ہو وہ نقصان کرتی ہے گر سردی کے اندر سردی میں دقت آتی ہے اور سردی کے اندر جو زیادہ چائے پیوں گے آپ تو وہ گرمی میں نکلتی ہے تو فائدے مند تو ہے لیکن یہ زیادہ نہیں جیسے کہ اگر لمٹ سے آپ کی ہوگی تو الحمد للہ مطلب مطلب نہ آپ تو آپ کو زیادہ سرتی سہن ہوئے گی سردی لگے گی نہ زیادہ آپ کو گرمی تو آپ گردمی میں بھی برداشت کر سکتے ہو اگر سردی میں بھی ایسر نہیں ہے کہ آپ بھر بھر کے چاہی یا پھر گلاس بھر بھر کے تو وہ نقصان کرتی ہے گرمی میں نکلتی ہے پھر
ب بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل درست فرمائے اللہ کا شکر آپ نے بہت اچھی بات بتلائی چائے کے اوپر دیکھیے چائے جو ہے تھوڑا سا لمٹ سے ہی لیا جس صبح ہو گیا اور شام کے وقت ہو گیا شام کے وقت کیا ہے کہ ار دن بھر کام کرتے ہیں تو کیا ہے جی شام کے وقت چائے پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے چ ہے نہیں جی
س نا بالکل صح بارے چائے کی جو دو چسکیا لے لے دو گ تک پی لینا الحمد للہ وہ بھی بہت فائدے مند رہتی ہے وہ بھی بہت ہوتی ہے
صحیح بات ہے صح بات ہے چلیے الحمد للہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات اور خدا حاظ
الحمد للہ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام